سلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو الحمد للہ آپ کیسی ہو
ہ میں ٹھیک نہیں ہوں بیمار ہوں
ابو کیا بات ہے
مار رہی ہوں مار رہی ہوں بہت بیمار بہت بیمار چکر چکر لگ رہا ہے
ارے کیا ہوا کیا مسلہ ہے
ہ ا رکو رکو میں بولوں گی میں ٹھیک ہوں تم بولو کیا بول رہی تھی تم بولو
میں بول رہی ہوں آپ کو کیا مسلہ ہے
تھوڑی بیمار ہو
تھوڑی مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے خاص
آ نہیں میں میں پیر سے بیمار ہوں
کیا بات ہے کیا مسلے ہے
مجھے تیز بخار گلے میں درد اور بہت زیادہ کھانسی تھی بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی اس لیے میرے والدین مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے
یہ تو کافی تکلیف دہ لگ رہا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا
ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے وائرل انفیکشن ہوا ہے انہوں نے ایک ہفتہ آرام کرنے زیادہ پانی اور مشروبات پینے اور وقت پر دوا لینے کا مشورہ دیا ہے
ایک منٹ آپ ویٹ کیجیے گا
پہلے سے کچھ بہتر ہی ہوں شاید سے کہ مگر بخار تو کم ہو گیا ہے لیکن ابھی کمزوری ہے بہت کمزوری بہت بہت بہت کمزوری ہے کھانسی بھی ہے
افسوس ہوا اب طبیعت کیسی ہے
میں نے کہا پہلے سے بہتر ہوں بخار تو کام ہوگیا لیکن بہت کمزوری بہت بہت بہت کمزوری ہے ہمت ہی نہیں ہے بالکل بھی ہمت ہی نہیں ہے کھانسی ہے کھانسی
الحمد للہ بہتری آ رہی ہے کیا تم صبح سے کھانا کھا رہی ہو
کوشش کر رہی ہوں امی میرے لیے سوپ کھچڑی اور تازہ پھلوں کا جوس بنا رہی ہے لیکن زیادہ بھوک نہیں لگتی
تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر ضرور ہاؤ جسم کو طاقت ہی ضرورت ہوتی ہے بیماری میں بیماری کے ساتھ ساتھ آ کر بھی پہنچنی چاہیے جسم میں
بالکل بالکل میں میں کوشش تو کر رہی ہوں کیا کروں
کیا تم
کیا
کیا تم پوری
کیا پوری
کیا تم پوری
کیا پوری کیا پوری نیند
کیا تم پوری نیند لے رہی ہو
آپ کو کیوں دام ہو گیا تھا بیچھ میں
میں تھوڑا اس کو یہ کر رہی تھی کام تھوڑا
اچھا جی ہاں آج کا کافی سو رہی ہوں بہت سو رہی ہوں صبح سو رہی ہوں شام کو سو رہی ہوں بہت سو رہی ہوں ڈاکٹر نے بھی کہا ہے آرام ہی کرو بہترین دوا ہے آرام آپ کو کیا ہو گیا آج
کیوں
آپ کی آپ کو پھر دام ہو گیا آواز کیوں نہیں آ رہی ہے
آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس کا بچہ یہ نا واٹس ایپ بند ہو گیا تھا اب واپس کھل گیا
اچھا اچھا کھل گیا
ہاں ہاں کھل گیا
اب اب آئے گی آواز
جی ایک منٹ مجھے دیکھنے دیجیے
کیا کیا آپ نقل کر رہی ہیں
بالکل درست کہا
کیا
بالکل درست کہا صحت سب سے زیادہ ضروری ہے کالج کی فکر مت کرو تم
بس یہی فکر ہے کہ کہیں پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جاؤں اور کوئی فکر نہیں کھائی جا رہی ہے دم گٹ رہا ہے ٹینشن ہو رہا ہے کمزوری ہے حرکت نہیں ہے جٹک
اس کی فکر مت اس کی فکر بال کل بھی مت کرو آپ میں روزانہ ک لاس کے نوٹس بنا رہی ہوں جب تم واپس آؤ گی تو میں سب نوٹس سونپوں تو میں سونپ دوں گی لیکن تم اپنا بھی صحت کا خیال رکھو آرام اچھے سے کرو جب فرق ہو جائے گی تب آپ آ جانا
سچ میں تم میری بہت پیاری اچھی دوست ہو جیسے نوبیتا کی اچھی شیجوکا تھی ویسے ہی کیا تم میری بہت اچھی دوست ہو کیا بہت شکریہ تم نے میرا بوجھ بہت بہت بہت ہلکا کر دیا ہے
ارے اس میں کیسا شکریہ اور اس میں شکریہ کی کیا بات ہے دوست اسی کا دن تو کام آتے ہیں نا
ہوں صحیح کہا کیا اساتذہ نے کوئی نیا سبق شروع کیا ابھی
ہیلو
ہاں
ہیلو
ہاں اساتذہ نے نیا کوئی سبق شروع تو نہیں کیا
اگر میں اس کو اوپر کرتی ہوں نا یہ کیوں غائب ہو جاتا ہے سارا
آپ کو جب عقل ہوتی
ایک منٹ آپ روکے گا یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا آپ
آپ نے مجھے بہت پریشان کیا
ہ آپ اب پریشان نہیں ہوں گی ایک منٹ آپ رکیے پلیز
میں بیمار ہوں
آپ کی مہربانی ہوگی
میں بیمار ہوں م شج کوئی کیا
ہیلو
ہاں
ہاں بتائیے آپ کیا بتا رہی تھی یہ نا تھوڑا کام آ گیا تھا تو میں پہلے وہ کرنے چلی گئی تھی
ہ بولو میں نے بولا اساتذہ نے کوئی سبق شروع تو نہیں کیا
ہاں ہاں خاص طور پر انگلش اور سائنس میں لیکن پریش شان نہ ہو میں تمہیں سب سمجھا دوں گی
ٹھیک ہے تم واقعی بہت اچھی دوست ہو میں کافی پریشان تھی
کوئی بات نہیں ویسے ڈاکٹر نے باہر جانے سے بھی مناع
جی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ مکمل صحتیاب ہونے تک گھر میں رہو تاکہ انفیکشن دوسروں تک نہ پھیلے
بالکل صحیح کہا اپنی اپنی اور دوسروں کی حفاظت ضروری ہے
ہاں ہاں صحیح فرمایا تم نے انشاء اللہ چند دنوں میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گی پھر واپس آؤں گی ٹھیک ہے نا تم ٹینشن نہیں لینا میں آؤں گی واپسک کالج آؤں گی
انشاء اللہ انشاء اللہ میں دوائیا وقت پر اپنی بس ا دوائیاں وقت پر لیجیے لیتی رہنا اور آرام کرنا
جی امی امی بھی مجھے وقت پر دوا لینے کی یاد دلاتی رہتی ہے وہ بھی بولتی ہے کہ وقت پر دوائی کھانا بہت ضروری ہے ورنہ فار کیسی ہو جائے گی
بہت اچھا ویسے وقت کیسے گزار رہی ہو
کیا ہی بولو ہلکے پلکے ٹی وی پروگرام دیکھتی ہوں اور کبھی کبھی موسق کی سنتی ہوں کتاب پڑھنے سے جلدی تھک جاتی ہوں
کوئی بات نہیں خود کو زیادہ تھکانا مت
ہاں ہاں اچھا کالج میں اور کیا چل رہا ہے
آپ کو پتہ ہے سب تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے ہماری کلاس ٹیچر نے بھی تمہاری خبر حال پوچھی
اچھا یہ سن کر بہت اچھا لگا کسی کو تو یاد ہوں میں
ہاں اور تمہاری غیر حاضیری کی وجہ بھی پوچھی اور سب لوگ تمہاری تمہاری جو صحت تمہاری آ تمہا اور سب لوگ تمہاری جل صحت مندی کی دعا کرٹ رہے تھے
میری طرف سے سب کو شکریہ کہنا
ضرور کہوں گی
میں نے کوئی اسائنمنٹ بھی مس کر دی ہے کیا ہیلو
ہیلو
میں نے کو اسائنمنٹ تو مس نہیں کر دی
صرف انگلش کی ایک انگلش کی ایک اسلام اسائمنٹ ہے ابھی جمع کرانے کا وقت ہے میں اس کی تصویر واٹس ایپ پر بھیج دوں گی تو میں ٹھیک ہے
بہت اچھا جیسے ہی طبیعت بہتر ہوگی میں مکمل کر لوں گی
جلدی مت کر کرنا پہلے صحت کا خیال رکھنا
میری اتنی فکر کرنے کا بہت شکریہ چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ